السلام علیکم
وعلیکم السلام اور خیریت سے
خیرت سے ہوں الحمد للہ آپ بتائیے
ہاں الحمد للہ ہم بھی یہ خیر سے جی اور کیا کر رہے تھے میں نے کہا کیا کرے تھے بازو کا کیا ہے ہ سو تو باتیں کرتے کرتے بن جاتی
بالکل بالکل ہاں بیٹھا ہوں ابھی تو دیکو گرمی ہے گرمی کے ل رہا مجزے آنند چل رہا ہے گرمی
کیا چل رہی ہے گرمی
مزے چل رہے گرمی کے آنند چل رہے ہیں گرمی پڑ رہی ہے ادھر ٹھڈا ٹھنڈا جوس وغیرہ پی رہے ہیں
ہ بالکل اچھا جوس وغیرہ تو آپ کا فیوریٹ جوس کیا ہوتا ہے
میرا فیوریٹ جوس تو اورینج کا ہے
ا اوروریننج ہوں ہاں لیکن ابھی سیزن میں کہاں ملیںے گے گرمیوں کے سیزن میں تو فریش تازہ جوس تو نہیں مل سکتا
ہاں لیکن مل ہی جاتا ہے جیسے فلیورڈ مل جاتا ہے نا جیسے وہ تازہ جوس تو نہیں ملتا فلیورڈ وغیرہ مل جاتا
ہاں فلیورڈ مل جاتے ہیں بالکل صحی کا اپنے اس کا بھی اپنا ہی الگ ٹیسٹ ہوتا ہے نا کھٹا میٹ راستہ بالکل صحی اور نہیں تو اکثر کوئی جوس پیتے تو زیادہ تر میینٹ ہی لگتے ہیں ہاں کیا کہ
اورنج فلیور میں جسا اپن کولڈ ڈرنک وغیرہ پیتے ہیں یا پھر جوس وغیرہ لیتے ہیں دوسرا تو شاندار لگتا ہے د فلیورڈ
سنترا کہتے آپ کی طرف کیا کہا جاتا ہے
ہمارے یہاں سنترا بھی کہتے ہیں اور نارنگی بھی کہتے ہیں نارنگی زیادہ کہتے ہیں
اچھا نارنگی زیادہ کہتے ہیں ہمارے ادھر ہم لوگ کو سنترے کہتے ہیں کیونکہ سنترا ایک ہے سنترے کی جمع زیادہ سنترے ہاں تو ہاں ہمارے یہاں بھی بہت پسند ہے سب کو اور سنترے سیزن میں جیسی اگر کبھی مارکیٹ میں آنے لگتے تو وہ جو کھٹے سے ہوتے نا ہرے کلر کے جب وہ رنگ بدلنے کے رہتے بچارے تبھی سے شروعات کر دیتے ہیں کھانے کی
بالکل
ہاں تو بہت کھٹے لگتے ہیں کوئی کوئی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نیبو ہی کھ لے رہ اس قدر کھٹے ہوتے ہیں تو بس اتنا ہوتا کہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہلکا سا کھٹٹا ہے کہ میٹھ ہے کہ کھا لو ہاں نمک ہاں ہاں نہیں ہم لوگ کیا کرتے ہٹٹے کو اب انجوائے کرتے کیسے کرتے ہیں ویسٹ نہیں ہونے دیتے اسے اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں نا اس کو س صاف کرتے ہیں مطلب چھیلتے ہیں نا اس کے پیلے اس کی چھیلتی پھر ہم کیا کرتے ہیں نمک لیتے ہیں لال مرچ پاؤڈر لیتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں پھر سنتری کے اوپر اس کو پورا لپیٹ لیتے ہیں اور پھر وہ جو کھٹی ک اتنی بہت زیادہ کھٹی پھر اس سی کا موومنٹے انجوائے کرتے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رن کر
اس کا الگ ہی مزہ ہے
ہاں دو میں بات کری ہو نا
ہاں مے مجھے تو اب اس کی اچھا بہت ہو رہی ہے میں کولڈ ڈرنک وغیرہ پی کے آؤںا یا جہ جسے ملےا
ہاں ہاں ہاں نہیں بالکل نہیں ملتا جت کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آس پاس باغیچے لگے ہوئے ہیں اس کے لیے
اچھا ور آپ ایک تو مزے ہی مزے ہے پھر
ہاں لیکن ایسا ہوتا ہے نا تو کبھی ہمارے یہاں کھٹے آ جاتے ہیں شروع میں جب وہ لگنے لگتا نا تھوڑے سے بھی بڑے ہوئے کہ ان میں جوس بھر جاتا ہے تھوڑے سے کور میں چینج ہوتے ہیں
صحیح ہے
اتنی بھی زیادہ مزے ہم تو جتنے کھٹے بھی رہے نا ہم وہ بھی کھے تھے ڈانٹتے گھر میں امی وغیرہ ارے بت کاؤ گلا خراب ہوگا کھانسی چلیں گی امبل پ جب دیکھیں گے جب چلیں گے
صی وہی تو ہوتا ن کیا بولتا ہیں پر مجھے پسند ہوتا ہے نا تو ان سا دیکھتا نہیں کیا لڑے گا کوئی یا کچھ کرے گا کھانا تو کھانا ہے بس
مجھے ایسا ہیلو
ہاں جی یہ کیا بتاتے آپ اینج کے بارے میں اور
ابھی آک میری بھتیجی نے رے کان میں باتیں کرنےگ ایسے بتاؤ کہ کھانسی چلتی ہے کھانسی چلنے کے بعد ہم لوگ رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ڈانٹ پڑتی ہے کہ کی کا رہے کر کے میں نے کہا مجھے آتا ہے جاؤ ہاں دماغ دینےی میں پی
ج دماغ بہت زیادہ ہوگا بچ
ا چ نجے چل
وہی تو بچوں میں رہتا ہی د
ہاں جی بالکل
وہ کیا نئی نئی چیزیں سوچ پ
بالکل س کاپل
آپ کو پت ہے اس اوررینج فلیور میں چاکلیٹ وغیرہ بھی آتی ہے
ہاں آتی ہے نا ا ہماری ادھر تو بہت مشہور ہے اورینج برفی کے نام سے ہاں آتی ہے نا کھٹی میٹھی لگتی ہے
جی جی بالکل وہ بھی بہت کھائی بچ
ہاں کھائے ہوگی ابھی بھی ہم نہ ہو کوئی
اچھا
ارے میرے ہات ہے جار
لیکن الگ ہی مزہ ہے دھو یار اورورنج فلیور
اس کا جوس وغیرہ جو رہتا ہے وہ اچھا رہتا ہے صحت کے لیے بھی اچھا رہتا
ہاں نہیں بالکل بہت صحیح ہوتا ہے تو وہ ہمارے دل کی حرارت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جسا ہوتا نا کسی کو گھبراہٹ ہو کہ جو بزرگ رہتے ان کو کیا ہے انرجی نہیں ملتی تو ہم ادھر ادھر کے جوس پلاتے ایسا ہی اس کا پلاد اس کا پلاد نہیں ان کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے ایک تو سیب کا جوس ایک دن نارنگی دار سنترے کا جوس یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے شہت کے اعتبار سے
بالکل
ہاں باقی تو سب پھر سمجھو انسان کس کے اکارڈنگ کھا ہے مزے کے لیے یہ اچھا لگتا ہے وہ اچھا لگتا ہے
ایک اس میں سنترا میں ایک بڑی وہ بھی آتی ہے نا بڑی والی سنترا سے اس کا جوس ہی بنتا ہے کا نہیں سکتا اس کو اپن
نہیں ایسا تو کوئی سن انی جسے کھا نہیں سکتے
نہیں مطلب کھا تو سب کو رک وہ بڑا ٹائپ
ہاں نہیں دیکھو ہمارے ادھر کا جو سنترا ہے نا کھٹا میٹھا ہوتا ہے ہاں اور ہاں اور مطلب کبھی گرین بھی ہرا بھی رہتا ہے ایک بلال بھی رہتا ہے اور سنتری کلر کا
دیسی سترہ ہوتا ہے نا یہ اورورنج
ہاں ہاں کیونکہ ہماری ادھر نا دیسی والا ملتا ہے فیمس ہے وہ ہمارے نام کی اورنج مٹھائی کے نام پہ
اچھا اچھا
ہاں یہاں پہ برفی ملتی ہے اس کا نام ہوتا ہے اور کیا کہتے ا اورنج برفی اورنج برفی یا سنترا برفی کر کے س نام رہتا ہے اس کا ہاں فیمس ہوتی ہے یہاں پہ
فیمس ہے سنتر کی
ہاں ہر الحمد للہ کیسے کھ نہیں مزے پ لگتے ہیں سنترے ہم تو جبارک اس میں آتے کھیتوں میں ہی جب مار لگتی ہے تو کافی کافی لوگ جاتے ہیں ہاتھوں سے توڑ کے لے کر آتے ہیں تو یہ ہمارے ایسے مہمان آتے تھے کہتے ہمیں بغلی سے دکھا دو آپ کی طرف سنتری ہم ہاتھوں سے چھونا چاہ چاہتے میں نے کہا جی وچتر پرانی ہے لیکن زبان ہاں جابو لیکن یہ بات میں نے بھی نوٹس کیا کہ جب ہم کسی دوسر علاقے کی میں جاتتی باقی فیمس چیزیں دیکھتے ہیں تو ہماری بھی خواہش ہوتی کہ ہم بھی ٹرائی کریں گا
بالکل ہوتا ہی ہے ہ خواہش ہوتی ہے نئی نئی چیز دیکھتے نا اپ اس وجہ سے
ہاں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہماری طب جیب سے لوگ آ رہے ہیں تو اور یہ ہمیں سنتری کی جھاڑ دکھا دو کتنی خوبصورت ہے تو مبل جی پاگل کیئی کیا ہے وہ سنتریے کھاتے نہیں ہے کہ دیکھتے نہیں ہے کہ لیکن جب اوون اپنی بھی بیتی ہے نا ہم بھی نئی چیزیں دیکھتے بہت خوش ہوتی ہیں کہ یہ کیسی لگتی ہے گھر پہ تب میں نے جانا کہ نہیں ہماری طرح پاگل ہوتے اچھا
ہاں
ہوں
لیکن اچھے لگتے ہیں جیسے کہ جوس بہت پسند ہے اس کا مٹھائی وغیرہ ات نہیں ہے لیکن جوس کاف پسند ہے اس کا
نہیں نہیں یہ مٹھائی جو ہوتی ہے نا اس کا جو ٹیسٹ ہےگا بالکل اورنج ہی ہو پرائم اورنج کا فلیور ہے کھٹا میٹھا ہاں اس میں کوئی ٹیسٹ میں چینجز نہیں ہے خوشبو بھی آپ کو سنترے کی ہےئے گی اس میں سے آپ اس کو کھائے گی بھی تو تو سنترے کا ہی ٹیسٹ آئے گا اس میں
ابھی تک تو کھائی نہیں میں نے ان شاء اللہ ضرور کھائیں گے
ہاں ٹرائی کر لو ضرور کر لو
انشاء اللہ آپ کے پاس آپ پہنچا دینا ڈیلیور
انشاء اللہ ضرور ہاں ملنے دو برم ہاں پسند ہے مجھے
اچھا اس میں کیا لجت لجت بھی بہت ہے دیکھو
ہاں ہاں اس کا جو اللہ کی طرف سے جو کاٹمیٹا جو ٹیسٹ ہے نا اس کا ذائقا وہ بڑا پیارا ہے
اور دیکھو اللہ کی قدرت کیا ہے مطلب ہر فھل کا جائےق الگ ہے
الگ ہے ابھی تو فی الحال دیکھیے آم کا سیزن چل رہا ہماری توجہ سب سب سے زیادہ آم کھینچ رہی ہے وہ بھی بیچارا قدرتی فل مطلب کہتے ہیں نا کہ درخت پہ لگتا نہیں ہے تو استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے چھوٹا رہا تو ہم لوگ قدر کے کھا جاتے تھوڑا بڑا ہوا تو پھر اس کو چٹنی بنا کے آپ کہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے بچارا برا ابا بنتے ہے کچا اار بنتا مطلب بڑھاپے تک اس کے اینڈ میں جوس بنتا ہے
بڑا پہ تک
ارے جب وہ پھل بڑا ہوتا ہے تو ہم توڑتے نہیں ہیںے پھر ہم استعمال نہیں کر دیں گے کبھی جوس بنا رہے ہیں ویسے کاٹ کے کھا رہے ہیں ہاں پر ایک وہی فل ہے جو اسٹارڈنگ سے ہم استعمال کرتے ہیں شروعات سے
ہر ہر لیول میں سکھاناڑ
ہار نہیں مڑکا وہی تو بتا رہی میں اس کی کوئی بھی چیز بیک نہیں نہیں کافی پل آتے نا ہم چھٹے ہی رہتے تو استعمال نہیں کرتے اب اگر ہم جام بھی ہے کہتے نا پیرو کھائے ہو اپنے
صحی ہے
پتا نہیں کیا بولتے جام بھی بولتے ہو گے نا
وہ آتے ہیں جاؤن ٹائپ کے آتے ہیں
نہیں گواہوا انگلش میں سے گواہوا بنتے ہیں
امرود
امرود ہماری ادھر کیا ہے تھوڑا سا مہاراشٹرین لینگویج ہے تو جام کہتے ہیں
اچھا صحیح ہے بڑھیا ہے ہمارے یہاں پت ہے سبائی مطلب ہمارے یہاں پہ جو ہے نا فیمس ہے امرود
ہاں کیا کیسے
مطلب ایک تو مطلب ایریا اس ٹائپ میں نہیں کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے امرود کی
اچھا اچھا اچھا باغیچے جیسے کئی جگہ جے آم کے باغیچے زیادہ لگائے جاتے
ہاں ہاں اسی ٹائپ میں جی ٹیسٹی بھی آتے ہیں اور ریڈ والے دیکھے آپ نے کبھی ریڈ والے کھائے اندر سے پھ کے نہیں نکلتے میٹھے آتے وہ
نہیں نہیں دیکھو ہمارے گھر جو لگا ہوا تھا نا تو دو طرح کے ایک ایک لال اور ایک سفید ٹھیک ہے تو جو لال تھا وہ بھی میٹھا تھا لیکن مجھے عجیب ہی لگتا تھا کھانے میں اور جو ہاں سب پ جو جن کا گدا ہوتا ہے نا کم بیجے ہوتے ہیں سدہ تر اس میں گدا ہوتا ہے تو وہ ہمار جی چلیے بہت شکریہ ہم نیکسٹ کال میں بات کرتے ہیں جی بالکل شکریہ آپ کا جی ٹھیک اللہ حافظ